ہاں جی اللسیی آ رہی آ رہی ہے وعلیکم السلام کیسے ہیں اپ باجی
جی میں خریت سے ہوں آپ سنایں آپ کیسے ہیں
میں بھی بہت خیریت سے ہوں ہمارے او اتے ہیں تو ابھی موسم بہت اچھا ہو رہا ہے سوچا آپ سے بات کر لوں
جی بالکل بالکل آپ نے بہت اچھا کیا کہ ہم سے بات کرنا مناسب سمجھا ویسے دیکھا جائے نا تو آج موسم کتنا ہی سہاونا ہو رہا ہے کتنا ہی مطلب خوش نما ہو رہا ہے آج موسم کی کہ اب ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے بہت خوش نما ہو رہا ہے بارش بھی ہو رہی ہے ہمارے یہاں رات بھر بارش ہوا
جی جی جی بالکل ویسے دیکھا جائے نا تو گرمیاوں کا مطلب وہ کت کتنا سارا قہر تھا گرمی کا وہ شانت ہو گیا بارش سے
بالکل ماشاء اللہ آپ نے بہت درست فرمایا اتنی گرمی تھی کہ لوگ واگ اپنے گھر میں بھی آرام نہیں پا رہے تھے
جی اتنی گرمیاں ہو رہی تھی کہ مطلب باہر نکلنے کو تو دل ہی نہیں کر رہا تھا وہ گرمیوں میں یہ سمجھو سارے پیٹ جھلس گئے سارے مطلب پشو پکشی ہے وہ بھی پریشان تھے پانی وانی سوکھ گیا تھا ندیوں کا تو دقتیں تو بہت زیادہ ہو رہی تھی بہت زیادہ مصلحت ہو رہے تھے پر کیا ہے نا تھوڑی بارش بارش سے تھوڑی سی راحت بھی ہے
بالکل ماشاء اللہ آپ نے بہت درست فرمایا کہ بارش ہونے سے موسم تو ٹھنڈا ہوا ہی ہے پیڑ پودوں کو سب کو بہت سہولت ملی ہے پانی پڑنے
جی بالکل بالکل دیکھا جائے تو دو تین دن بارش ہو گئی ہے اس سے دیکھا جائے نا تو کتنا مطلب ماحول اچھا ہو گیا ہے ہرا بھرا ہو گیا پیڑ پودے ہرے بھرے ہو گئے ہیں مطلب پچھی بھی نکلنے لگے ہیں باہر کتنا بچہ اچھا ہو گیا ہے جگہ جگہ پانی دیکھنے کو مل رہا ہے ماشاء اللہ ویسے ان دنوں میں نا سفر کیا جائے تو بے حد ہی شواب نہ لگے گا کیوکہ ا چاروں طرف ہریالی ہو جاتی ہے اور جھرنے وغیرہ دیکھنے کو ملتی ہیں بارش کے موسم میں
بالکل مسلہ آپ نے صحیح کہا اندروں سیروں طرافا ہو جانا چاہیے تو کی نہ کہیں گومنے پلان منایا
جی بالکل بالکل جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے جیسے موسم ہو رہا نا اس کے حساب سے تو سفر بنتا ہے
کیوکہ انسان کی زندگی میں سفر کا ہونا بھی ضروری ہے انسان کو اپنے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے کیونکہ روزمرہ کی زندگی سے انسان اوب جاتا ہے
بالکل آپ نے بہت درست فرمایا جی مطلب گھر میں ہی اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی ایک مصغول ہونے کی کوئی بھی ایک سیما ہوتی ہے کب تک رہے کہیں باہر گھوم لینا چاہیے یے بہت اچھا فرمایا آپ نے
جی جی جی جی بالکل بالکل بس نا گھومنے کے لیے انسان کو اپنے لیے وقت نکالنا چاہیے اور کیا ہے نا گھومنا بہت زیادہ ضروری ہے گھومنے کے لیے ہمیشہ اپنے خاندان کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے پریوار والوں کے کے ساتھ ہی جانا چاہیے کیونکہ اس سے ہمارا ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے اور بچوں کو نا چھی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے تو وہ ساتھ میں سفر ضرور کرنا چاہیے
بالکل ویسے بہت درست فرمایا ویسے تو نا برسات کا موسم مجھے تو بہت پسند ہے جب کالے بادل چھا جاتے ہیں اور بارشیں بوتے مطلب جب زمین پر گرتی ہے نا تو زارہ ہریالی اور تاجگی نظر آتی ہے
جی بالکل بالکل بالکل ا برسات بھی ضروری ہو گئی ہے نا کیونکی کسان کے لیے بھی تو بہت ضروری ہوگی ہے ابھی اس سے مطلب کسان اپنی کھیتی کرتا ہے اور اس سے ہم لوگوں کو مطلب بہت سارا چیزیں ملتی ہیں تو بارش ضروری ہے بارش نہ ہو تو پھر کسان کو پریشانیاں بھی ہوتی ہیں
بالکل ماشاء اللہ آپ نے بہت درست فرمایا بارش کسانوں کے لیے رحمت ہوتی ہے کھیت لہرا اٹھتے ہیں مطلب فصل اچھی ہوتی ہے لیکن اگر بارش حد سے زیادہ ہو جائے نا تو باڑ کا بھی نقصان رہتا ہے پھر
جی جی بالکل آپ نے دیکھا ہوگا نا زیادہ بارش ہو جائے تو فصلوں میں نقصا نقصان ہو جاتا تا ہے باڈ آ جاتی ہے تو دقت رہتی ہے ہر سال یے رہتا ہے کی نچلے حصوں میں تو باڑ کا آنا طے ہوتا ہے تو بہت زیادہ مطلب باڑ آجاتا تھی بارش زیادہ ہوتی ہے تو یے سمجھو کہر بن کر برستی ہے
بالکل بالکل ماشاء اللہ آپ نے بہت درست فرمایا ہاں سردی کا موسم بھی اپنی جگہ بہت خوبصورت ہوتا ہی ہے اور گرم کپڑے پہنتے ہیں چائے دھوپ سب چیز کا لطف اٹھاتے ہیں اور ویسے تو نا موسم عام طور پر چار موسم ہی ہوتے ہیں گرمی برسات سردی ہر بہار ہر موسم کی الگ ہی بہار ہے
جی جی ویسے دیکھا جائے نا تو آ گرمیوں میں اپنا کچھ انتظار رہتا ہے ہم لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں جو کی ہمیں اور گرمی میں مل سکتی ہیں جیسے کی شربت ہو گیا فلوودا ہو گیا اور جوس وغیرہ ہو گئے یا آم ہو گئے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں سردیوں میں دیکھنے ملتی ہے تو انتظار بھی رہتا ہے کچھ گرمیوں کا
بالکل بالکل بہت درست فرمایا لیکن آ سردی میں غریب لوگوں کو بہت مشکل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اس لیے نا ہمیں ان کی مدد بھی کرنی چاہیے
جی جی جی آپ نے بالکل ہاں بالکل صحیح فرمایا ہے
ہاں موسم کوئی بھی اس کا تو خاص خیال رکھنا ہی چاہیے
جی جی بالکل ویسے دیکھا جائے نا تو موسم بھی سبھی سب اب کے حساب سے سبھی صحیح ہوتے ہیں پر دیکھا جائے نا تو ہمیں سردیاں بے حد ہی پسند ہیں کیونکی سردیوں کا موسم نا سب سے زیادہ اچھا رہتا ہے سردیوں میں مزاج کچھ الگ ہی ہوتے ہیں سارے سبھی کے ہی مزاج الگ ہوتے کے مت دیکھا جائے تو انسان کے بھی اور پشووں کے بھی اور جی کیا ہے نا سبھی کے لیے اچھا رہتا ہے کھانے پینے میں بھی کوئی دقت مسئلے نہیں آتی طبیعت کو بیلے بھی کو زیادہ کوئی مسلئے نہیں آتے اور گرمیو میں اور لو لگنے سے دقت رہتی ہے بچوں کے لیے زیادہ مسلئے ہوتے ہیں تو سردیاں زیادہ مجھے خاص لگتی ہیں
بالکل بہت درست فرمایا موسم کے مطابق گیزا لیوا اور دن چریا بھی بدلنا ضروری تھا وہی ہے آج کل ایک اور مسئلہ سامنے بھی آ رہا ہے آپ نے سنا ہی ہوگا جیسے موسم تب کہا بھی جاتا ہے کی کبھی زیادہ گرمی ہو گئی کبھی بہت زیادہ بے وقت کی بارش اور کبھی سوکھا دیکھنے کو بھی مل رہا ہے اس کا کا سبب درختوں کی کٹائی اور ماحول کی آلودگی پر ہے اگر ہم زیادہ پیڑ لگائیں گے ماحول کو صاف سادھود رکھیں گے نا تو موسم میں کچھ حد تک بہتری بھی آ سکتی ہے
جی جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے اور ویسے نا دیکھا جائے تو ہاں بچوں کے لیے زیادہ مطلب مسئلے رہتے ہیں تو بچوں کی مطلب زیادہ ہر موسم میں مطلب بچے کے لیے زیادہ کیئر بن تی ہے کیئر کرو بچوں کی زیادہ مطلب دھیان دینا بچوں کا بچوں کے لیے زیادہ پریشانی آتی ہے ہر موسم میں
بالکل صحیح کہا آپ نے ہر انسان کی تو ذمہ داری ہے ہی کی وہ درخت لگائے پانی کی بچت کریں اور فضا کو صاف رکھنے میں اپنا کردار ادا کرے لیکن صرف ہماری نہیں بلکی کی آنے والی نسلوں کی بھی ذمہ داری ہے کی انہیں بہتر ماحول ملے
جی بالکل بالکل بالکل آپ کو صحیح فرمایا ہے یے تو اور ویسے دیکھا جائے نا تو آج کل کیا کہتے ہیں ہمیں مطلب بارش ہونے سے پہلے موبائل فون پے ساری جانکاریاں مل جاتی ہیں کہ کبھی بارش ہونے والی ہے کبھی نہیں تو کسان اس کو دیکھتے ہوئے بھی ساری اپنی تیاری پہلے سے کر لیتا ہے اب تو
بالکل اللہ تعالی یے قدرت ہے مطلب موسم تو ایک بڑی نشانی بھی ہے کبھی بارش کبھی دھوپ کبھی ٹھنڈی یے سب اس کی متے ہے
جی جی جی
اور ہمیں نا ہر موسم پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر بھی کرنی چاہیے
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے ہر موسم پے مطلب ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ تعالی کا اور کیا ہے نا ویسے اور وقت کے حساب سے اگر سارے موسم مطلب اپنے اس میں چلتے ہیں تو کتنی سہانے ہوتی ہیں نہیں مطلب اچھے ہوتے ہیں اور کیا ہے کہ زیادہ ہر چیز زیادہ ہو کوئی مطلب وقت سے زیادہ ہو ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو ساری چیزیں مطلب بیکار رہتی ہیں اور مطلب وقت کے حساب سے ہو ضرورت کے حساب سے ساری چیزیں چلیں تو ساری چیزیں مطلب بےحد ہی خوبصورت ہوتی ہیں سارے موسم خوبصرت ہوتے ہیں
بالکل موسم کا اثر ہماری صحت کھیتی روزمرہ کی زندگی اور مزاج تک پر بھی پڑتا ہے اگر موسم مناسب ہو تو اس کا انسان خوش اور پرسکون بھی محسوس کرتا ہی ہے
جی جی جی بالکل بالکل انسان کے لیے نا اچھا موسم ہو مطلب وقت کے حساب سے تو انسان کی زندگی جنت سے کم نہیں ہے انسان کے لیے کوئی مطلب مس لے نہیں ہو اگر موسم وقت کے حساب سے چل رہ تو پر اللہ تعالی کہ نعمت موسم یے تو قدرتی ہے اپنے آپ ہی مطلب چلتا ہے ایک کیسے چلنا ہے کیسے نہیں چل رہا ہے کبھی موسم خراب ہو جاتا ہے تو کبھی عندہ چلتا ہے
بالکل ماشاء اللہ آپ نے بہت درست فرمایا آج کی بات چیت سے ہمیں تو یہی سیکھ ملی ہے آپ سے کی ہر موسم کی اپنی اہمیت بھی ہوتی ہے اور ہمیں موسم کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنی چاہیے اور ماحول کی حفاظت بھی کرنی چاہیے
جی جی بالکل بالکل آپ نے بہت خوب فرمایا ہے ہاں ویسے ہمیں نا سارے موسم کی ضرورت ہے انشاء اللہ اچھے سے موسم بدلے تو انسان کی زندگی بھی صحیح سے چلے اور روزمرہ کی زندگی بھی اچھے سے چلے
بالکل
جی مجھے آپ سے بات کر کے اچھا لگا شکریہ